ہلو بھائی ٹھیک ہو
السلام علیکم بھائیان
ہاں وعلیکم السلام بھائی
اور بھائی جان سب کہہ رہی ہے
ہاں سب کہہ رہے تھ آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ا بھی کہہ رہی ہیں تو آپ کے یہاں امی ابو سب کہہ رہی ہے آپ
ہاں بھائی سب کہہ رہے تھے آپ کے وہ امی سب کہہ رہے تھے
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہمارےاممی امی ابو سب کہہریت ہیں اور بھائی آپ کے یہاں کا موسم وغیرہ کیسا ہو رہا ہے
او ب بڑھیا بڑھیا موسم ہو رہا ہے آپ آپ کے یہاں کیا موسم ہے
بھائی ہمارے یہاں تو گرمی وغیرہ بہت تیز ہے گرمی وغیرہ بہت زیادہ ہی پڑ رہی ہے
ہاں گرمی تو یہاں پہ بھی ہے صبح شام بارش پڑ رہی ہے اسی وجہ سے دن نکلتا ہے اچھا ہاں ہاں بھائی آپ کے یہاں گرمی بہت ہے ہاں
ہاں جی گرمی وغیرہ بہت تز ہے
ہاں بھائی یہ بھی ہماری وجہ سے ہے گرمی ہم نے ہم نے خود ہی بڑھا لی ہم نے پیڑ جو کاٹے اس کی وجہ سے اب گرمی بڑھ رہی ہے
ہاں بھائی وہ تو ہے کہ جیسے کہ ہم پیڑ پودے وغیرہ کاٹیں گے تو بھائی اس سے گرمی وغیرہ کیا ہے گرمی وغیرہ بڑھتی ہے
ہاں جی جی بھائی ہم نے سب خراب خود کیا ہے تو ہاں کا نتیجہ بھی ہمیں مل رہا ہے اب
ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے بھائی دیکھ دیکھا جائے نا کہ جب ہم پرکرتی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو جب ہم پرکرتی سے چھڑکان کریں گے تو پرکرتی کیا ہے کہ ہمیں بارش وغیرہ بھی ٹائم پر نہیں دے گی وہ کیا ہے کہ اپنا رنگ دکھانا چالو کر دے گی
ہاں جی بھائی جی بھائی صحیح بات ہے آپ کی یہ جو جب ہم دھرتی سے کھلواڑ کریں گے وہ ہم سے ہی کھلواڑ کرے گی پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہاں
ہاں جی پہلے کیا تھا کہ پہلے ہی گاؤں میں بھی پیڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو جی پیڑ وغیرہ ہوا کرتے تو پیڑوں کی چاؤ میں جو مکان وغیرہ تھا نا وہ وہی پورا ٹھنڈا رہتا تھا تو پہلے لائٹیں وغیرہ بھی نہیں ت لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی ت پھر بھی مارے جو بڑے بزرگ لوگ تھے وہ کیا تھے بھائی پھر بھی وہ بغیرہ لائٹوں کے بھی بڑھیا رہتے تھے اب کیا
بڑھیا رہتے تھے ہاں یہی پیڑ پودے کو مدد کرتے تھے ہاں
ہاں جی ایک دن کے لیے بھی لائٹ چل ہی نہ جائے تو بھائی بہت ہی زیادہ گرمی وغیرہ بہت تیز لگتی
ہاں تو انسان کا یہاں اگر اگر کیونکہ ہم ڈپینڈڈ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے جو پیڑ جو کاٹے اب ہم ڈیپینڈنٹ ہو چکے یہ ہے کہ ابار اگر ہم لائٹ کے اب ہم زندگی گزار رہے ہیں لائٹ کے باروں سے اگر لائٹ چلی جائے گی تو ہم گرمی کا بے حال بے حال کر دیتی ہے ہمارا اسی وجہ سے جو ہم نے جو جو ماحول کے ساتھ ہاں
ہاں جی بھائی آپ بالکل صحیح کہ میں یہ بول رہا تھا بھائی ویسے بھائی دیکھا جائے نا جو پیڑ پودے وغیرہ اب بھی لگائیں تو پہلے جیسا موسم لوٹے آئے گا اور گرمی وغیرہ بھی کم ہو جائے گی بھائی
وہ وہ بات آپ کی صحیح ہے بھائی مگر ہم پیڑ پودے لگاتے نہیں ہیں صرف کاٹنے میں لگے ہیں جب کاٹنے کی باری آتی ہے تو ہم صرف کاٹ لی کاٹ ہی لیتے ہیں جب لگانے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس ٹائم ہم آگے نہیں آتے ہیں وہی بات ہے کہ ہم کو خود کو سدارنا ہے ہم کو پیڑ پودے لگانے ہیں ماحول کو صاف رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں جی سکیں جب ہم ماحول کو کچھ دیں گے اپنی طرف سے وہ ہمیں واپس کچھ دے گا اگر ہم ماحول کو خراب کریں گے وہ ہمارے جو جسم پہ برا اثر ہوگا اس سے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا کہ ہممیں ماحول کیا ہے کہ ہم جیسے کہ گرامین علاقوں میں پیڑ وغیرہ پہلے زیادہ ہوا کر کیا ہمارے بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے کیا ہے وہ پھل وغیرہ ارود ایسے پیڑ لگایا کرتے نیمبو جیسے تو اس سے کیا ہے بھائی کہ جو ہم وہاں پر رہتے ہیں تو اس سے کیا ہے پورا ٹھنڈا ماحول رہتا ہے ٹھنڈل ٹھنڈا ماحول رہتا ہے تو جو پھل وغیرہ ہے تو بھائی جو ہمارے بڑ بڑے بزرگ لوگوں نے لگائے ہیں تو ہم بھائی ان کا فل لھاب اٹھاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ بھائی اب ہمارا یہ کرتبیہ ہے کہ بھائی ہمیں پیڑ پودے لگانے چاہیے جس سے کہ آنے والی پیڑھی یا ہم جو گرمی وغیرہ سے جوجھ رہے ہیں
ہاں ہاں ہمیں ہمیں بھی اس سے جب ہم پیڑ لگائیں گے ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا کا جو آنے والی پیڑیا ہے اس کو بھی فائدہ ہو وہ بھی ہمیں دعائیں دیں گی کیکہ ہمارے لیے جو ہمارے پیچھھی پچھلی والی جو جنریشن تھی وہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے سہولتیں چھوڑی ہیں یہ نہیں کہ وہ ہم ہمارے لیے بات دعا کریں گے کہ ہم ہم ان ہم نے سب کچھ کاٹ لیا ہے اور ان کا اب نقصان ہو رہا ہے ہمارا تو ہو ہی ہو ہی جائے گا نقصان ان کا بھی بے حال ہوگا گرمی سے ان کا بھی بحاؤ ہوگا جو پولوشن ہے خرابی ہے آلودگی ہے ان سے بھی ان کا یہ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا اور ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا ہم کیا ہیں کہ چند پیسوں کے لیے پیڑوں کو پہلے تو کاٹ دیتے ہیں جو کاٹنے کے بعد جو گرمی وغیرہ پڑتی ہے نا تب معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیڑ پودے وغیرہ نہیں کاٹ نی چاہیے اس سے کیا ہے کہ بھائی کبھی کبھی پولوشن وغیرہ بھی زیادہ پھیلتا ہے
تو پولوشن تو بہت بہت زیادہ ہے پولوشن آج تو باہر نکلنا ہے بہت بہت زیادہ مشکل بہت زیادہ مشکل کل نکلنا ہے دن نکلتا نہیں ہے آپ باہر باہر جاؤ دیکھو کہ کتنی گرمی ہے پولوشن کتنا ہے کہ ہمارے صحت کو کتنی مطلب جمز اور جو پولوشن ہوتا ہے اس سے ہم ہمارے لنگس افیکٹ ہوتے ہیں ہمارا ہمارا جو سسٹم ہے ان جو اند سب ختم ہو جاتا ہے نہیں وہ کہاں مل مل پائے گا
جب بھائی واتاورن ہی شھ نہیں رہے گا تو آکسیجن وغیرہ بھی کان تو شھ ملے گی آج کے دور میں کیا ہے تھے بھائی پہلے فیکٹریاں وغیرہ نہیں تھی جو کالج وغیرہ بڑے بڑے بن رہے ہیں تو ان کے لیے پیڑ پودوں کو زیادہ کاٹ رہے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہاں جو فیکٹری فیکٹریاں فیکٹریاں جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کر د ہے ماحول کو سب سے زیادہ خراب کر د ہے ماحول
جو کہ زیادہ پیڑ کٹ جائیں گے تو بھائی جو فیکٹریاں وغیرہ ہیں نا بھائی اس سے کیا اس سے کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ جیسے کہ جو جنگلی جیو ہوتے ہیں جیسے کہ وہ جنگلوں کو نشٹ کرتے ہیں فیکٹریاں وغیرہ بنانے کے لیے یا کالج اسکول بنانے کے لیے تو اس سے کیا ہے کہ بھائی جو جنگلی جیو رہتے ہیں نا بھائی وہ کیا ہے کہ بھائی جب جو رہتے ہیں ان کا استان کو یاار دیتے ہیں جنگلی جی ہوتے ہیں کئی تو وہائی خطرناک والے بھی ہوتے ہیں
کے
جو خطرناک والے ہوتے ہیں نا جو کہ شیر وغیرہ باغ وغیرہ ہوا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گرامین علاقوں میں اپنے سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں تو کئی حادثے ہوئے ہیں بھائیی
ہاں ہاں وہ ہو جاتے ہیں اور ان کا ان کا جو رہن سہن ہے وہ بھی وہ وہ بھی خراب ہوتا ہے وہ جو انہوں نے اپنے گھر ہوتے ہیں جنگلوں میں بنائے ہوئے وہ ہم ان کو ان کو بگاڑ دیتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بستیوں کی طرف رخ کرتے ہیں
ہاں بھائی وہی ہے نا کہ ہم جب کسی کے گھر کو جاڑیں گے تو بھائی ایسا تو ہوگا وہ وہ کیا ہے
جاڑیں گے پھر ہاں یہ بات تو صحی ہے بھائی
وہ کیا ہے کہ بھائی بول تو سکتے نہیں
ہاں پھر وہ وہ کرتے ہیں پھر وہ جب بستیوں میں جاتے ہیں پھر وہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم آپ نے ہمارے گھر کو اجاڑا ہے ہم آپ اجاڑیں گے اب
پی وغیرہ ہے نا بھائی پہلے کیا تھا پکچی وغیرہ بھی شام کے ٹائم جو آسمان میں دکھا تھے تو قطاریں لگ کر دکھتے تھے ج سے کیا ہے بھائی دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا تھا صبح کے شام جو چ اسٹارٹ ہوتی تھی اب کیا ہے بھائی وہ وہ نہیں ہونے لگی ہے کیونکہ پچی وغیرہ بائی وہ کیا ہے لائٹوں کے کمبوں پر بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ کر اپنی ب اب وہ رہے ہی نہیں ہے ختم ہوتا ا رہے ہیں بائی
نہیں ختم ہو ختم ہو ہو گئے آپ کہیں پہ نہیں دکھ د ہے وہ اب وہ شور بھی نہیں سن سن پا رہے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو نہیں وہ وہ ختم ہو گئے ا وہ دوبارہ نہیں آئیں گے جب ان کی نسلی ختم ہو جا ہو گئی تو پھر سے کہاں آئیں گے اس کے ذموار بھی ہم ہم ہی نے ان کو تباہ کیا ہے ان کو ختم کیا ہے
وہی تو ہے نا بھائی ہم جتنے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں اس سے کیا ہے کہ جو ہمارے اب کیا ہے بھائی دیکھا جائے نا ا اب بھی ہم پیڑ پودے لگائےیں کہ یہ سوچ کر کے ہمیں
ہمیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ سے لگائےیں اور ہمیں دوسروں کو پہلے ہمیں خود لگانے ہیں پھر ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہی کہ پیڑ پودے لگانے لگانے چاہے اس سے ماحول بچتا ہے اس سے ماحول خراب نہیں ہوتا ہے اور جو پولوشن ہے اس اس کو ہم کام کر سکتے ہیں تاکہ جو جو بھی جو جو پولوشن جس کی وجہ سے ہو رہا ہے ان ان میں زیادہ اگر کام ہوتا ہے تو تھوڑا سا کرے اور جو گاڑیاں واڑیاں ہیں زیادہ یوز کرتے ہیں ہم ان کو بھی تھوڑا سا کم یوز کریں تاکہ ماحول بچے ماحول کو زیادہ نقصان نہ ہو اور اور یہ ماحول ہم ہمیں اسی میں رہنا ہے کسی اور کو نہیں رہنا ہے اس
صحی بات کہی ہے بھائی کیونکہ جو ہم جو ہم پیڑ پودا وغیرہ لگائیں گے تو اس سے کیا ہے کہ آکسیجن وغیرہ کیا ہے کہ بھائی کسیجن وغیرہ بھی ہمیں خود ملے گی اور اس سے کیا ہے کہ بھائی جو بات وغیرہ ہے وہ بارش وغیرہ بھی ٹائم پر ہو گئی ہے اب کیا ہے کہ بھائی جو جو پیڑ پودے کٹ رہے ہیں نا بھائی اس کی وجہ سے ہی بارش وغیرہ ٹائم پر نہیں ہو رہی کیوںکہ جیسے فصل وغیرہ پک کر تیار ہو جاتی ہے جب فصل وغیرہ نشٹ کرنی ہو تو سب بائی بارش پڑتی ہے جب فصل کو ضرورت ہو تب نہیں پڑتی بھائی
جی بھائی جی بھائی اسی سے سب سب کچھ سب کچھ خراب ہو جاتا ہے جب چھیڑ خانی کی تو وہ پھر سب کے ساتھ ہاں وہ سب کے سب چھیڑ خانی کرے گی پھر سب کچھ تباہ ہے چاہے فصل ہو چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے کوئی پرندہ ندہ سب سب کے ساتھ وہ جب ہم کھلواڑ کریں گے وہ پھر سب کے ساتھ کھلواڑ کرے گی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے اور جہاں بھی بھی یہ پروگرامز ووگرامز ہوتے رہتے ہیں ان میں پ پارٹیسپیشن ان پہ شاملات ہمیں کرنی چاہیے اور
ہاں بھائی یہ تو بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا اور ویسے بھی بھائی ہمیں آپ سے باپ کر کے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا خدا حافظ بھائی جان
خدا خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اوکے اوکے